نہیںئی
وعلیکمسلام بھائی جان اور سب کہ رہے تھے بھائی جان
کتےے تھے بھائی جان اور سنائیے
سب ٹھیکب ٹھیک ہے بھائی جان بڑھیا موسم چل رہا ہے آج کل ہے جو کیونکہ آج کل دیکھا ہوگا آپ نے کہ بیماریاں بہت بڑھ رہی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہر چیز میں ملاوٹ آ رہی ہے آپ نے کچھ بھی چیز لے لو اس میں کیمیکل ی چیز آ رہی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا فاسٹ فوڈ کھانا کتنا اوش ہو گیا ہے اس کتنا مطلب آچر جنک ہو گیا ہے یہ کیوںکہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جی وہ ہے نا اس کو لت لگ جائے فاسٹ فوڈ کی تو یہ مانتی نہیں ہے
مطلب یہ یہ چاؤمین ہے برگر ہے پیزا ہے سموسہ ہے یہ ان اس میں کوئی بھ بسڑی بھسی چیز ہے ان کو ڈال دیتے ہیں
بالکل صحیح پرما رہے ہو اس میں کیا ہے کہرچ چیز میں ملاوٹ ہے جیسے چاؤمین ہے یعنی کب کی چاؤمین بنی ہوگی کتنے دن ہو گئے ہوں گے ان کو بنانے کے باوجود وہ پنی پیک ہو کے آتی ہیں
ہاں یار کون سی آکسیجن ہے یا کوئی کاربن ڈ اس میں ہاں ہوں
ہو جان کیاس طریقے سے بن رہی ہیں کیا کچا مال ہے اس سے کیا آئے گی پیٹ خراب ہوتا ہے ہوتا ہے پتھری پڑ سکتی ہے اور بہت بیمارییاں جونے ر کیوں اس
ج
دیکھا ہوا جیسے اسکول ہے کالج ہے یا پھر اور کوئی بھی سسٹم دھرم شالا ہے یا کوئی مندر ہے اس کا جب مسجد ہے اس بعدند دیکھا ہوگا بیس تیس منٹر ادھر یا ادھر فاسٹ فوڈ کی دکان ہر جگہ ملے گی کیکہ انہیں کیا ہے کہ وہاں پہ لوگ ب اللہ چاؤمین برگر پیٹی چاؤمین مطلب کچھ بھی لے لو یہی ہے
ہو کہ اتنا ات ہوتا ہے اپ وغیرہ اور ہاں
بھائی بھائی بھائی میں یہ ہیلو بھائی میں یہ پروارہ کی
ہ
مطلب یہ کولڈ ڈرنک ہے کولڈ ڈرنک ہیں یہ کیا یہ انرجی ڈرنک ہیں ان سے ان سے کڈنی اور یہ بتا رہے مطلب ان پہ فرق پڑتا ہے تو لوگ باگ پیتے ہیں تو تو ہاں تو تو بھی نہیں مان رہے ہیں تو پیتے ہیں ان کو پینا نہیں چاہیے کیوںک سے سب یہ آ رہی ہے یہ چیز ان سے بیماری پھیل رہی ہے کیونکہ کولڈ ڈرنک ہے ناشت وغیرہ لو با سو ناشہ ک کر رہیں ہیں گ یہ وہ جیز کھاتے ہیں ہاں ہاں تلی
بالکل آپ نے بالکل سرمایا کیونکہ یہ یہ چزیں جیسے آپ نے دیکھاس پرسینٹ ایل کو لاتا اس دیکھاچیس پر اس سے کیا ہے کہ ہماری کڈنی پر بہت افیکٹ پڑتا ہے
پڑتا ہے ہوں
آپ کو دیکھنے میں تو بہت ایسا لگتا ہے اور پینے کی ایسیت لگ جاتی ہے جی اتنی پال ہے کلت لگی ت
ہوں
ہمیں بت افیکٹ ہوتی تو کیا
جوس بنوا کر جوس پیو دودھ پیو اور بھی کچھ مطلب ایسے کھادی کھانا کھائے جیسے آپ پیسہ کچ کر رہے ہیں لوگ وغیرہ ایسےپ نے دیکھا ہو سگریٹ سگریٹ پیتے رہتے ہیں نشا کرتے رہتے ہیں دارو پیتے رہتے ہیں لوگ وغیرہ
تو اس سے کیا ہے اپنے ہاں اپنے کو اپنے کو اتنی عمر میں لے جا رہے ہیں اتنی عمر میں کہ تیس سال کا ہوگا بندہ جب تک انہیں ختم ہونا ہے اس
کونار کیونکہ یہ گٹکا ہے سکریٹ ہے ان سے کینسر کا زیادہ وہ جب وہ ہو رہا ہے کینسر بن رہی
کئی لوگ تو سوک سو
ہاں شوک ہاں شوق م شوق مج میں اپنا اپنا چو
اپنی سریرا کرو شریر کا دھیان رکھو آپ ڈیلی رننگ کرول کرو جم کرو اور کھانے کے لیے آپ جیسے بادام کھاؤ کاجو کھاؤ کتا کاؤ اور بھی کچھ ہے مونگ پلی کاؤ مطلب کھؤ کھؤ کھاؤ ایسے نہیں فاسٹ فوڈ کھا رہے ہو سگریٹ پی رہے ہو اور بھی کچھ گٹ کا رہے ہو اس سے تو بھائی نقصان ہونا ہی ہونا ہے
بھائی ج نہیں یہ گٹکا ہے دارو ہے سارا جی سسٹم چل رہا ہے اپنا جیون کو خراب کر رہے ہیں اپنا جیون کو دیکھ نہیں رہے ہیں ہم ہ ایسے سرکار تو شھ لکھ کے دے رہی ہے اس
یہ ہی روک دے گی تو کیا
نہیں سرکار سرکار بنا رہی ہے بھائی بھائی جان بھائی جان بھائی جان یہ بول رہا میں پرمان
بولی بولی
تو سوددھ لت سگ تو شد لکھ کے دے رہی ہے کہ گٹکا کھانے سے تماکو کھانے سے کینسر ہو سکتی ہے تو تو بھی لوگ باغ مان ہی رہے ہیں
کیا مانے بھائی جان کی سر مول ہے وہ خود ہی ان چیزوں کو بیچنا بھی بند کر د ان پہ روک لگوا دے تو کیا دقت آ رہی ہے اس سے لووں ب کتنے پریشان ہو لت لگاتی ان کو ان کو کتنی بیماریاں ہوئی ہیں بیماریاوں سے گھر سے
سڑک
کت لوگ ہو رہے ہیں
سرکار ہمیں لوگوں سے چل رہی ہے بھائی ہم لوگ نہیں کھائیں گے یہ تو کیااں سے کماؤ گی سرکار
ہاں یہی بات تو ٹھیک ہے آپ سریک رھی ہگا ال کیا ہے اج ایسی ہے کہ داروں کے لوگ اگر و انگریز سے لوگ وغیرہ ا
ہیلو ہیلو بھائی جان آپ کی آپ کی آواز کٹ کٹ کر آ رہی ہے ہلو بھائی جان آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے
میں یہی بول رہا ہوں گ سے
بھیا میں یہ برما رہا کہ ٹھیکا ہے ٹھیکا ہے یہ ٹھیکا پہ شراب بجلی ہے تو یہ ٹائم سے نہیں بیچ رہے ہیں کام میں ہو گیا ان کا دو گھنٹے کا تو بلاگ میں بلاوک میں دے رہے ہیں
ہاں جی بالکل کیا ہے بھائی ان کہ ٹھیکہ کھول رہا ہے سرکار جو اس کو ا ک اسی طرح ان کو ان ان کسٹمر بتے ہیں ان کو ضرورت ہے اور یہ کیا ہوتا ہے کہ سرار پہلے تو دارو بیچتی ہے اس سے پیسہ کما لیا پھر وہ کوئی واہن وغیرہ چلا رہا ہے تو اس کو چیکنگ لگا دیںے اس کو دارو کا م کے لیے چیک لگا دیے موڑے میں لگا کے اس کو چلے تھے دارو پی پھر اس کا چالانا ہو گیا کتنا سرکار دندا کر رہی ہے
اور مطلب یہ ہے کہ یہ منوش ہے یہ پاگل ہے
بالکل
یہ منش سمجھ نہیں رہا ہے کہ سرار کتنا ان سے کما رہی ہے کتنا لے بس تو یہ ہے کہ بس شوق مر سے آپ سے کوئی انسان سے بوھو وہ کہ دارو کو پیتا ہے تو تو میں اپنے شوق کے لیے بتا ہوں یہ کہتا ہے کہ میں میرے کو غم ہے میرے کو ٹینشن ہے میں ٹینشن میں پی رہا ہوں
نہیں بھائی جان یہ خود کو لت لگانا ہے ہر چیز کا خود جیسی لت لگائے گا ویسا ہی کام کرے گا
ہاں ہاں یہ ہے کہ مطلب بارش آپ کے یہاں کتنی کیا کتنا پڑ رہا ہے بارس
ہاں بارش اتنا آ ہے کہ بھائی جان اب تووم موسم اتنا صحیح چل رہا ہے کہ بارش ٹم سے ہو رہی ہےڑ چل رہی ہے اب تو ٹھنڈا موسم ہو جا ہے اب تو ہم کو تسلی آ گیھی بہت ر تھا گمی جل رہی تھی بچے بیمار بھی پڑ رہے تھے
بچ جو بیمار کسی یہ چیز گرمی سے پڑ رہے ہیں پھر یہ کھانا پینا کھا رہے ہیں تھے
ہاں یہ بھی یہ تو بتا رہا ہوں فاسٹ فوڈ ہے یہ اس کو بھی ل جی ا آائیں گے ان بچوں کو لائیں گے تو ہو
ارے بھائی ایسا ہے کہ آپ دو آپ دو دن تین دن کا کے دیکھ لو اپنے آپ آپ کا فرق پڑ جائے گا
اس چیز سے اس چیز سے فرق پڑتا ہے
ہاں بالکل پڑتا بھائی یار ایسے تو یہی ہے کہ بھائی ن ہم کو سب کو سب کو مل جل کر اس پہ روک لگوانا چاہیے فاسٹ فوڈ سے بی رہنا چاہیے ہم سب کے ہی بھ جان
ب ج
اور امی کو ب بند کروانے تو بہت اچھاے گا ہم جیون میں کو کر سکتے ہیں ابھی تو چلو ہمار پڑے گا
نقصان یہ نقصان یہی چیز ہو رہا ہے کوئی بچے کو زمین میں چھو دیتے ہیں مٹی کھا ہے مٹی سے کیڑا پڑ جائے
یز کر لڑکیاں ہیں اور لیڈیز ہیں ہو ایا تر یوز کر اس چیز کو کیونکہ اس کو تو ج کیا لگتا ہے کہ میرے کو م برگر چاہیے فنگر چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے کیا ہے یہ سب بھائی نقان ہے دیکااچ س ناقصانا پیٹ ب تو اس میں سب سے بڑی تو مارے تو ان کو ہے تبھی تو
ارے بھائی جان میں یہ فرما رہا بھائی جان میں فرماؤں
ہاں بلیے بائی
یہ پرگنےنٹ مہلا ہے مٹی کا پیگنٹ مہی ہے وہ مٹی کھاتی ہے مٹی کو ایک سمجھتی ہے کیا چیز ہے مٹی کھا رہی ہے چوک وغیرہ ہیں یہ آ رہی ہیں کئی ب مطلب یہ ہے کہ خود خود بیمار ہو جاتی ہے اور مطلب ہونے والا بچہ کا مطلب یہ خراب کر دیتی کیونکہ پھر بچہ کھانے لگتا ہے بچوں کو دھول مٹی میں رکھتے ہیں تو
میں بات ات چلو بات کہتے ہیں بعد میں نا اپنے کچھ کام سے آئے تووگ پھر بات کریں بھائیا
ج
بھی صلاح دو اس چیز کو پانچٹ سے دور رہے تو بہت اچھا رہ گا
میں آپ بات کر ہوں آپ کی میری بات ہوتی رہے گی